واعلیکم اسلام بھائی جان باں بھائی جان ہم تو کھانا کھا لیجے کیا کیا کھایا میں نے
ہم کھائے ہیں بھائی جان رٹی بنا تھا چاول اور جی بھائی جان اب دینا امی ابوسب بھڑیا
چکلی بن ا وہ نہا پ جے ح کو موٹا بھیت ل تھا کہ نہیں ہاں وہ چالالیتا ہے کون کون بائک چلا لیتے ہے با
بھائی جان کون کون سے چلاتے ہیں
لڈر پچ سب گاڑی چل اور یہچ کرنا چ اکے
ا چچ کا موٹر سائیکل سنا ہے نا خد گے اسع گے آپ کا بائی جان پٹ گ ہیں بائی جن ا بھائی جان نکالے نا بھائی جان بھائی جان بہت ڈیمج تھا بھائی ج ل کیا کر آ ج بھائی ج گو ڈال دیتے ب ج ڈال ڈال گ آ آ
آپپتائی ن ب جان آپ کو الے آام کے سن چل رہا ہے تو بھجن آپ کھائے ہیں کہ نہیں بھجن
نہیں بھائی جان ابھی تو ہم کھائیں نہیں کھائے لیکن کھائیں گے
ہاں ہاں ہم تو ب کو جڑدام پیٹمبگ مالدہ
اب تو بڑا اچھا اچھا ہم ک ن ب
آپ کون کون سا نام کھائے ہوے خرے س ب ب
ریے مریے جرییے بائی جانی کیا ہو کیا
کھجا کایا کہ نہیں باا ہاں بھجن ہم نے کھائے ہیں حال آپ کس لیے چلا رہے تھے بھجن
ایک ایک بھائی جانا ہے نا ف فائر کھیل رہے تھے رہے تھے پ بڑی م باندا مار رہا تھا نا اسی لیے اسے
پرشام رہ ویسے بہار کررم بورڈ کرکٹ فٹ بال نکا چپی اور فری فائر کھیلتے ہیں اور بای ام تو حال نہیں کرال بپ
بھائی جان ہم کوئی پسند ہے ہ کیرم بورڈ وی بال اور دلہ پاتی بیٹمنٹن یہ سب پسند ہے ہم کوئی بھائی جان
میٹر ٹنی میں
بیڈمنٹن تو ٹھنڈی میں اچھا لگتا ہے آئیے گا بھائی جین ٹھنڈی میں کھیلیں گے دونوں ج
ئیے گا تو مٹر سل سے ٹھیک ہےائی کیا بتا ہے ن ب پ پڑ ہاں پ میٹھا لگتا ہے ب ج نا جو بستیا ہوے
کھجور کا تارک تاری پیے کہ کھاجہ کا تارک تاری پی
پے نہ پوچھ کے پیے پر پیے ضرور ہے ل د اچ اور بتے نا بھن آپ کی ا اچار لگائے گی ب پھر ہم ج کون کون ساچار لگائییں گے
بھائی جان ہماری کووم
لگ آم کا اچار لگ نمبو کا اچار لگ مرچی کا اچار لگاے آ کا لگ مرچ کا چار لگ یہی سب کا اچار لگ چلے ب م لگ آم کا آدی کا ا کا نمو کا مرچی کا اور ملی کا جو اب ملی نہیں پ رہا م پگ
ہاں لیکن یہ سب بہت اچھا رہتا ناھ بھائی جان توو کش کرتے اورھائی جان
ہم کو پس لگتا ہے ہندی اور سماجی وگان اور انگلش میں ا کیا آپ کون کون وشی آ ل س
بھائی جان میرے کوب بھی اچھا لگتا ہے وگان سوشل سائنس جی وگان یہ سا اچھا لگتا ہے
س بولتا سے کیا ہ اگرنے م چلی کو ہوں سوچے ہے بک م س سٹپناپ خریدنے کا ایم ٹی ہے جو کہ دوتا ہے آپ کو برتن بجنے آتا ہے بھائی ج ہاں خب چ آتا ہے
ایچھے برتن میں کون کون سا برتن مج لیتے ہیں
سب برتن تسلہ کڑھائی چا برتن ک چ مچھ آپ کون کون سا مز لیتے ہیں بھائی سب بر م لیتے ہیں لیتےا اچھی بات
اور بتائی بھائی ہم کیا بولتے ہیں نا کیا یاد پاتا آپ کو کھانا بنانے آتا ہے
ہوں
ایسے کیا کیا بنا لیتے بھ جان کھانے میں نہیں تو تو کھانا
ااناتا ہے دال چاول سبزی بھنڈی کا بجیا کریلا کی بجیا
ا اچھا
اور مسالی کیا بنتا مچا مچھلی میٹ بکرا کا میٹ بریانی وریانی بنتا اور بتائیے آپ نے کیا بن
بھ یہ ہم بھی بنا لیتے ہیں چارول بنا لیتے ہیں دال بنا لیتے ہیں بھات بنا لیتے ہیں لہسن کا سبزی بنا لیتے ہیں کٹہر کا سبزی بنا لیتے پرول کا سبزی بنا لیتے ہیں سہجن کا سبزی بنا لیتے ہیں لوکا کا سبزی بنا لیتے ہیں
اور ہ بولے نا م کیاا آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھجنھارے یہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں بہت دھپ اڑ رہی کاھا سے بائی رات کے رات کے بڑ نہیں بجا آپپ ہوئے تھ کیا
ہاں بھائی جان بہت زیادہ ہوئی تھی اتنا ہوئی تھی نا م ہے نا کیا بولتے گھر اور ہے نا چھت تو چھانی کا وہ سب ادیا کے لے گیا بھائی جن
جٹ ج ٹھنڈ محسوس ہو ہوگا کب کب جانا ہے بھائی جان کم جانا ہےے گ کے گ دور جان والا
اے بھائی ج ڈالے ادھر ادھر سے بھی ڈالے تھے بھ چلے کوئی بات نہیں
کہ گھنےنے کے جانے کا سپنا ہے کہ نہیںےےے حیدربادے سبے ہاں سوچے ہیں کہئی ج گھر گٹے س بنا آپ کو آ جائے گا ہم کو بتاائےا سات مندی میں ب ج ہاں یہ تو باتات ب کیا بھائی جان ہمارا چھوٹا بھائی بھائی جان ہے نا اور کھیل رہ ہے
اسی لیے میںاز ہی
اب آواز ٹھیک آواز ہو رہا ہے بھائی
ہاں بھائی ج ن اب تو آواز ٹھیک ہو جائے چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کبھی اور سمے ملے گا تو آپ سے بات کریں گے آپ کے امی جان ابو جان کو میے طرف سے وعلیکم السلام بول دیجیے گا بھائی جان کبھی اور سمے ملے گا تو آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان
اچھییک
چلیے بھ ج چلیے کلی ج
ہ ہ
سجے بھائی جان آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لا اپنے آگ میں وجہ سے سب چحے ک مطلب خد حافظ بھائیے خلہ حافظ ب ج